ہلو السلام علیکم
ب کیتی ہوں
ماشاء اللہ د اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ہے
تو کھانا لائی
ایک ہاں ماشاء ال کھانا کھایا بھی جی آدر پ دال باٹی بناائے تھاا
ہاں ماشاء اللہ یہ تو بھی ادھی زیادہ اچھی بات ہے بتایا آج
جی لے لییے ن ل جی وہ بتائیے جناب آج موسم کس ہے آپ کے وہاں کا
جی ہاں ماشاء اللہ بالکل بالکل میں بھی یہی سوچ رہی تھی کیوں نہا آج ہم موسم کے بارے میںتے
کا موسم ن د کا د خش نوا موسم لگ رہ
جی ماشاء اللہ اچھی بات ہے دیکھو موسم تو دیکھو بارش آ جائے نا اگر ماشاء اللہ تو دیکھو ہم لوگوں کو سکون مل جاتا ہے اب تک بارش نہیں ہوگ نا تو سکون نہیں مل پاتا تھاز
جی ہاں ماشا چل بالکل بکلار آ ہو ج آپ فی لیکن آج بھی موسم اچھا موسم ایسا لگ رہا ہے کہ بارش ہونے والی ہے
جی ماشاء اللہ دیکھو بارش تو دیکھو جتنی بارش آئے گی نا تو ماشاء اللہ دیکو اتنا فائدہ ہے ہم لوگوں کے لیے وہ بھی سڑی گرمی پ رہی نا پتا ہے آپ کو کیا ہوتا ہے کہ ہم باہر نہیں جا پاتے ایے گرمی کے اندر کیوں کیونکہ موسم کے انوسار ہی ہم گھومتے ہیں آپ کو بتائے کہ کیا ہوتا ہے کہ ابھیب ہم لوگ ابھی باہر نکلتے ہیں نا تو کیا ہمیں گرمی لگتی ہے گرمی میں دیکھو ہم لوگ چکر آ جاتے ہیں بی پی ہائی ہو جاتی ہے کو پتاہ ہے الے بیمار آئے لگو دیکھو ہم نے جبپ نے دیکھا ہوگا کہ سیٹی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ گرمی کیوں پڑتی ہے آپ کو بتائے وہاں پر گھر کیا پاس پاس میں ہوتے ہیں ہے نا تو دیکھو گیس بند تین میں بھی جی
گرمیاں ہو نا سٹی میں کیا فیکٹریاں وغیرہ زیادہ ہوتی جیسے اور زیادہ گرمی پھیل جاتی ہےنے کی وجہ سے اور ٹریفک وغیرہ لگ رہا
جی ماشاء اللہ دیکھو سیٹی میں کیا ہوتا کہ پیڑ پردوشن کیا تو دیکو ہوتی ہی نہیں ہے وہاں پر پڑ پودے کیا لو بھگ اگاتے نہیں وہاں پر ہم لوگوں کو کیا پیڑ پودے ہوں گے نا تو دیکو ہمیں آکسیجن مل پائے گی کاربن ڈائی آکسائڈ مل پائے گی کیونکہ ہم ان ان چیزوں کا دیکو زیادا کر ہوتا ہے کہ گاؤں کے اندر ہوتا ہے آپ کو پتا ہے گاؤں کے لوگ کیا کرتے ہیں زیادہ تر کھیتی کرتے ہیں ہے نا پیڑ پودے اگاتے ہیں کیوں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہم ان چیز کو اگائیں گے تو ماشاءلہ دیکو ہم نے کچھ ہوا ملے گی چھایا ملے گی انیک پرکار کی چیزیں دیکھو آپ جانتے ہو
جی
جی
ب اپنے ویسے نا مجھے انا زیادہ بارش کا موسم پسند ہے اور بارش آج کے موسم میں سب سے زیادہ مجھے گھومنا پھرنا پسند ہے کیونکہ نا اس موسم میں نا ٹھنڈا رہتی ہے اور ن گھومنے پھرنے کا مزہ بھی کچھ الگ رہتا ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے کہیں پنے جاؤ تو
دیکھو گ ہمیں موسم کے ساری گھومنا چاہیے آپ کو پت ہے گرمی میں دیکھو ہم کہیں گھوم نہیں پاتے کیوں نہیں گھم پاتے کی گرمی میں دیکھو کیا ہوتا ہے کہ دیکھو گرمی ہم سے سح نہیں ہو پاتی گرمی میں شادی ہوتی ہے کسی کی کسی کا کیا ہوتا ہے تو ہم ہم جاتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ میںاں پر پنکھا چلتا آپ بومنے مطلب د گھومنا ہو جاتی نا تو گومنے کے اب گھومنا جانا پڑتا تو ماشا اللہ اچھی اچھی ٹنینڈ ا
جی ہاں ماشاء اللہ بھائی ویسے نا آپ
آپ نے دیکھا چاہوں گا جی آپ نے آپ نے دیکھا ہے کبھی ہم لوگ گھومنے جے ہیں وہاں پر کہ ہمیں کیا کیا دیکھنے کو ملتا وہ اچھی اچھی چیزیں دیکھ پاتی ہیں وہاں پر گھومنے کا لابھ اٹھا پاتے ہیں وہاں پر مطلب انیک پرک کی چیزوں کویکھ پاتے ہیں نا ہم اگر گھر میں روگ آپ تو کیا دیکھو گے کہیں گھومے ہوئے جبھی دیکھو گے نا
جی ہاں ماشاء اللہ بالکل مجھے ہاں گھومنے کہیں جاتی ہیں تو بے حد ہی زیادہ اچھا لگتا ہے ویسے نا برسات کے دنوں میں نا آپ نے دیکھا ہوا برسات کے دنوں میں ب چاروں طرف ہریالی ہو جاتی ہے اور نہ برسات کیا کھاتے ہیں گرما گرم جٹکٹ کھاتے ہیں وہ کتنی اچھی لگتی ہے
جی آپ نے دیکھا ہے یہ ابھی آپ نے بتایا نا برسات کے موسم دیکھو برسات ہوتی نا تو دیکو سب سے زیادہ ہمارے گاؤں میں نا کیا کہتے کیا نام اس کا پوا پوا ہوتا ہے نا پوئے پوئے اور پکوی ماشا اللہ د ایسی چیزیں بناتے ہیں کیونکہ ان کو گیس ہو واد لگتی ہے نا اس اس موسم میں یہ آپ نے دیکھو گے کہ دیکھو اگر برسات ہوتی ہے نا تو دیکھو ہمیں کیں جھنڈوں میں نہے کا مزہ آتا ہے ہے نا کسی جگہ پیڑ پودے دیکھنے کو مزہ آتا ہے مطلب ہر چیز کی ہے کمی مطلب ہم ہر چیز کو دیکھ پاتے ہیں محسوس کر پاتے ہیں آپ دیکو گا کہ زیادہ کر تو کیا ہے سٹی کےوگ گاؤں میں آتے ہیں نا آنے کے لیے جنڈوں کے نیچے تالابوں کے نیچے اور نرو منانے کے لیے آتے ہیں کنواں میں جس سمیت مناتے ہیں لوگ کیوں نہ آتے ہیں کیہ ماشء ال دیکھ ٹھنڈا پانی ہوتا نا تو مزہ آتا نانی کے اندر
جی ہاں ماشاء اللہ آپ ویسے نہا برسات اوو کچوڑی اور آلو کے پراٹھے ج
جی دیکھو جی دیکھو گھر جی اپن جو کرھر بناتے ہیں نا کانا آپ کو بتتا ہے جس لی اپ نے آلو چاٹ بنایا آلو کے پراؤھے بنائے گوبھی کا پراؤھے بن دیکو جو ہم گھر پہ بناتے ہیں نا تو مسالہ اچھے سوادشٹ بنتے ہیں آپ نے دکھاؤ زیادہ کر دیکوگ با کیا کرتے ہیں آلو کے پراٹھے بھی باہرھ گانےاتے ہیں دال باٹی کو باہر کانے جاتے ہیں بطلے ایک پرکار کے سادھن ہوتے ہیں دیکھو ہم گھر پہ بنا سکتے ہیں ان چیزوں کو وہ لوگ کیا کرتے ہیں بنانے کا بنان میں ان کو زور آتا ہے تو کیا کرتے ہیں زیادا کرتے ہوٹل پہ کھا کے آتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ جو ہم گ پہ بناتے نا ماشء ال دیکو پورا گھر بھی کھ سکتا پورے گھر والےھا سکتے ہم لوگ اب ہم ہوٹل پہ تو دو جنے کھا کے آئ گے نا اتنے میں تو ہمارے پورا گھر کے کھاے سکتے کھانا ان کو کھا کھا سکتے ہیں نا
جی ہاں ماشاء اللہ بالکل بالکل صح فرما رہے ہو صحپ جیسے کہ ہم دو چار روپے میں کھا کے آئیں گے ہوٹل پہ کہیں کھانا اور گھر پہ نا ہم پانچ سو روپے میں پکا کے کھا سکتے ہیں آرام سے بھر
جی میں میرے دوستوں کے ساتھ پکنک پ گیا تھا ہے نا ٹھیک ہے نا تو کیا ہوا وہاں پر ہم گئے تھے تو سر ہی اب کیا ہوا وہاں پر ہم نے دیکا کہ ہمارا ایک بندی کا تیرہ تیرہ ہزار روپئے خرچہ آ رہا ہے کتنے کا تیرہ تیرہ ہزار روپئے کا ٹھیک ہے نا تو ہم نے وہ آئیڈیا لگ میں نے آئیڈیا لگایا کہ میں نے کیا اگر ممی پاپا ہوتے تو وہ تیرہ ہزار میں گھوم لیتا کیونکہ دیکھو افسوس جب ہوتا ہے ہمیں جی افسوس کر جب ہوتا ہے ہم جب ہم دوستوں کے ساتھ جاتے ہیں نا ا پیسہ خرچ ہوتا ہے تو اس جگہ ہمیں یاد آتی ہے کہ جی ماں باپ اگر ماں باپ بہن کو لے کے آتے نا ماشاء اللہ دھو الگ ہی مسم جمتا ان کے ساتھ فوٹو کھینچتا ان کی یادیں رہتی لیکن اب دوستوںہ دوستوں کی یادیں رہتی ہیں ہمپ کو پتا ہے کہ آج کل کیا ہوتا ہے زیادہ کرو دیکو آج کل تو بچے بچے کیا کرتے ہیں ماں با کیا کرتے ہیں بچے بچے زیادہ گھومنے جاتے ہیں ماں باپ کو کیا ہے گھومنے کا شوق اتنا نہیں ہوتا دو کہیں کہیں کہ ماں باپ جو ہوتے ہیں یہ گھومنے کا شوق رکھتے ہیں کبھی آپ نے کس کو دیکھا نہیں ہوگا گھومتے ہوئے کسان صرف شادی میں جاتا ہے پڑوس میں جاتا ہوگ یا پریوار میں جاتا ہوا یہ کسان لوگ کھی ہی نہیں جاتے کیوں نہیں جاتے ان کو ٹائم ہی نہیں ہے نا ان کو کھیت سے کا ٹائم نہیں ہے کبھی باڑھ کرنی ہے کبھی فصل اگانی ہے کبھی اس میں کھاد دینا کبھی پانی دینا مطلب ان کا پورا سال ایسے نکل جاتا ہے
جی ہاں ماشاء اللہ بالکل ماجل ن کسان لوگوں کے لیے جو نا سب سے زیادہ برسات کا موسم ہے برسات جٹیک
جی ماشاء اللہ
ہو جاتی وہ تو نش ہو جاتی ہے تھی نہا جو بیچ کی برسات ہوتی ہے نہ تو زیادہ نہ ک تو نا فصل آرام سے ہو جات
میں نے ایک بار دیکھا تھا کہ میرے ٹائم پہ دیکھو ابھی آج سے دو تین سال پہلے برسات آئی تھی ماشاء اللہ بڑے لپک کے جی میں نے دیکھا کہ دیکھو فصل تو اگری تھی ہے نا یہ فصلوں میں اتنا پانی آ گیا کہ پسلے نا نیچے ہو گئی مطلب پوری پسلے آڈھی پڑ گئی تو مطلب دیکھ لو آپ ہمارے گاؤں میں کم سے کم خوب زمینیں ہے نا پورو کی زمینوں کو نقصان ہو گیا کیوں ہو گیا کیونکہ دیکو بارش اتنی لپک کے آئی تھی کہ بچاروں کی فصل نشٹ کر گی اب دیکھو بارش آتی ہے نا تو کیک تھوڑی آتی ہے ابھی میں آ رہی ہوں کیوں بارش کا کو پتا نہیں نا ب آ ہو تو بھییا جائے آاتم آ جائے کب بھی آ سکتی ہے اللہ تعالی کی دین دھو تو کیا ہوتا ہے دیکھو کسان لوگ کو جتنا پانی چاہیے نا اتنا پانی نہیں مل پاتا ک سانوں کو گرمی میں آپ کو پتتا ہے کہ ہم لگ پانی پیتے ہیں کتنا پانی پیتے ہیں ہم لوگ اتنا پانی بھرتے ہے نا ایک دن کے نل میں ہم ایک دم پی کے نہا کے نہانے دھونے میں ہو جاتا ہے دیکھو ہمارا پانی بھی اتنا کم آتا ہے گرمی کے اندر کیونکہ گرمی اتنی پڑتی ہے نا تو گرمی میں کیا پانی نیچے جا چکا ہے
جی ہاں ماشاء اللہ انہ جیسے آپ نے نا سردی کے موسم کو دیکھا ہوا تو نا سردی کے صبح کی چائے اور صبح کی دھوپ کتنا سکون دیتی جی ہو نہا بجائی میں کرو کھاؤ
سردی سردی د تو سکون سے لی ملتا ہےا کیہ ٹھنڈ میں دیکو سردی میں باہ نکنے کا من نہیں کرتا نا جائ میں سے کیکہ ہمیں رجائی میں سے گرمی چاہی ہوتی ہے ابھی گرمی پڑتی نا تو ابھی کیا ہم نہیں ہے کیوں نہیں اڑتے کیبھی گرمی میں تو ویسی لگتی ہے اڑنے کا من نہیں کرتا سردی میں یہ کہ ہمیں بیچ دھو اگر جلدی سے کوئی ن کہ د نا چائے بنا کے لا تو اٹھ کے نہیں جائے گا کوئی بھی کیوں نہیں جائے گا سردی تو بینگل پڑتی ہے ہاتھ پیر دھتے ہیں ہاتھ پہ ملتے ہیں کیوں للتے کیوں سرد سدی کا موم اچھا رہتا ہے نا گھنے لائق تویکھ سری کا موسم ہو چاہیے ماشاء اللہ آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ تو کیا کرتے ہیں کہ کوئی ن کہ دےا نا جھوٹ باٹی اگر چائے بنا کے لا مل لیے نا تو کوئی نہیں اٹتا بھن کوئی نہیں اٹتا تو کیوں نہیں اٹتا کیونک ان کو لگتا ہے کہ ہمیں سردی لگےی کیونہ سردی کے دن میں تو سردی لگے گی گرمی کے دن میں گرمی لگےی برسات کے دنوں میں برسات آئے گی ہم کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں پانی گھاتا ہے گھس گ بائی برسات آئے گ تو
جی ہاں ماشاء اللہ د سال سے تو کچھ زیادہ ہی برسات ہو رہی ہے جگہ جگہ باہ کہیں نہگ کھیتوں میں بھی نا بہت ہی زیادہ نقصان ہو رہا ہے ہمارے کھیتوں میں نا اگلے سال ت فتل بھی نہیں ہوئی تھی پوری بازرات تھی تھی
کبھی آتی نہیں ہے آپ کو پتا ہے اگر ہم برسات کو یاد نہیں کریں نا تو اب اگر برسات نہیں آئے گی تو ہم پیئیں گے کیا کھائیں گے کیا ہمارے ڈیپینڈ کس کو برسات کے اپرے دیکو چلو ٹھیک ہے آپ سے بات کر کے مجھے اچھا لگا السلام علیکم
ک یہ بہت ادار کے